دیکھو السلام وعلیکم
وعلیکم السلام
جی کیسے ہیں آپ
بس بڑھیا آپ سنائے
جی الحمد اللہ میں بھی ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے
کیا کر رہے ہو
کچھ نہیں بس فارغ ہو کے بیٹھے ہوئے تھے اب عصر کی وقت ہونے عصر کا وقت ہونے والا ہے بس ویٹ کر رہے ہیں کہ ہو جائے پھر مارکیٹ کے لیے جائیں شاپ پنگ کرنے
کیا کرنے ہیں شاپنگ
بس کچھ نہیں کچھ ابایا خریدنے ہیں اور کسی کو کچھ خریدنا ہے کسی کو کچھ خریدنا ہے خلا کی لڑکی کی شادی ہے نہ مطلب شادی بھی نہیں ہے نکاح ہے ان کا تو سادگی سے نکاح کر رہے ہیں تو میں نے سوچا میں ان کے لیے کچھ خرید لیتی ہوں تو میں نے سوچا یہ ابایا یہ برقہ خرید لو اس سے تو اچھا
جی وہ تو ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ابایا خریدنا ہے اور کیا خریدنا ہے
جی ابایا خرید لیں گے اور پھر تھوڑا سا جویلری وغیرہ خرید لیں گے اور چھوٹے بچوں کے کپڑے ہیں ان کے کپڑے لینے ہیں اس بہانے فیملی کے ساتھ تھوڑا گھوم پھر لیں گے تو انشاء اللہ فیملی کے ساتھ تھوڑا ٹائم سپینڈ ہو جائے گا
ہمم جی ٹھیک وہ تو ٹھیک بات ہے
جی
ہمممم
آپ بتاؤ آپ کیا کر رہے ہو
میں تو ابھی بیٹھا ہوں بیکار بیٹھا ہوں فون چلا رہا تھا
ہاں جی فون چلا دیکھو فون میں تو ٹائم ویسٹ ہی ہوتا ہے بندا کچھ کر ہی لے ہاں جی ویسے بھی آج جمعہ تھا جمعے کے دن اتنا ٹائم مل نہیں پاتا سارا دن ہاں سارا دن عبادت میں چلا جاتا ہے
امم جی جی یہ تو صحیح بات ہے
ہاں جی بس تھوڑا فارغ ہو گیا پھر تھوڑا فون وون یوز کر لیتے ہیں
جی جی
پھر اب اللہ کا شکر ہے موسم بھی اچھا ہو رہا ہے اب تو اتنی گرمی نہیں ہے نا پہلے کی اتنی گرمی پڑتی تھی دھوپ کہیں جانے کا من نہیں ہوتا تھا اب تو اللہ کا شکر ہے
آج تو موسم ٹھیک ہے
ہاں اللہ کا شکر ہے اس لیے ہم سوچ رہے تھے کہ آج مار جا کے تھوڑا اپنا کام نپٹا لے تو پھر ان شاء اللہ نکاح میں جا کے جلدی فارغ ہو جائیں گے اتنا برڈن بھی نہیں رہے گا
جی وہ تو صحیح بات ہے
ہاں جی
آج تو موسم ٹھیک ہی تھا
ہاں دیکھو اور نہ
ورنہ تو گرمی بہت ہوتی ہے
ہاں جی بہت گرمی بڑھ رہی تھی اتنی گرمی بڑھ رہی تھی کہ باہر نکلنے کا من نہیں تھا کہ نہ کچھ کام کرنے کا من کرتا تھا لیکن دیکھو ہم خواتین کو تو کچن میں کام کرنا پڑتا ہے کھانا بنانا پڑتا ہے
امم جی جی
تو سارے کام کرنے پڑتے ہیں
ام آپ بھی کھانا پکاتے ہو
ہاں بالکل پکاتے ہے کیوں نہیں پکائے گے
کیا کیا بناتے ہو
سب کچھ بنا لیتے ہیں ویسے تو اللہ کا شکر ہے ہاتھ میں بہت وہ ہے سب بنا لیتے سب آتا ہے ویسے تو گوشت بنا لو بڑے کا گوشت ہو گیا یا بکرے کا گوشت ہو گیا بھینس کا ہو گیا کسی کا بھی بنا لیتے ہیں مرغے کا ہو گیا
امم روز بناتے ہو تے امم
نہیں نہیں نہیں ویسے تو روز تو نہیں دیکھو روز بھی نہیں کھایا جاتا مگر ہاں ایک دن کا گیپ یا دو دن کا گیپ تو دے ہی دیتے ہیں
جی وہ تو صحیح بات ہے
ہاں جی آپ کو کیا پسند ہے نہیں بناتی ہوں آلو سبزی بھی جیسے کبھی دال چاول بنا لیے کبھی سب سبزی وغیرہ بنا لی آلو تو اتنی نہیں بنا پاتے آلو کی سبزی وغیرہ کیونکہ آلو اتنے اچھے نہیں لگتے آلو گوشت میں ڈال لیتے ہیں تو کھا لیتے ہیں سب ورنہ آلو ویسے الگ سے بناؤ تو اتنا کوئی پسند نہیں کرتے
نہیں ویسے تو مزہ نہیں ہوتا ہے اس میں
ہاں بالکل
امم جی
لیکن ہاں آلو گوشت کے ساتھ چل جاتے ہیں میں شلزم گوشت بنا لیتی ہوں بہت اچھا اور شل
پسند کیا ہے آپ کا
شلجم گوشت بنا لیتی ہوں تو مجھے وہ بہت اچھا لگتا ہے اور پھر کبھی کبھی شلجم اور پالک چکن میں بھی ڈال لیتے ہیں وہ بھی ماشاء اللہ بہت اچھا بنتا ہے اس کا ذائقہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے
جی جی اس میں بھی مزہ ہوتا ہے
ہاں جی آپ کو کیا پسند ہے آپ بتاؤ
جو مجھے پسند ہے آپ کو پتا نہیں ہوگا وہ
کیوں
نہیں پتا ہوگا
نہیں آپ بتاؤ
رستہ رستہ مجھے پسند ہے رستہ بت سنا ہے
ہاں رستہ سنا ہے وہ ہوتا ہے نا چی یخنی ہاں
ہوں
یخنی ہاں کیوں نہیں سنا ہے ارے میں مسلم ہوں مجھے کیوں نہیں پتا ہو قورمہ بھی پتا ہے یخنی بھی پتا ہے سب پتا ہے مجھے
وازان
واز و پتا ہے جی پتا ہے ہاں یہ الگ بات ہے کھایا نہیں ہے لے لیکن ہاں آج کل دیکھو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے سب پتا ہوتا ہے انسان کو ہاں میں نے سنا ہے وہ کشمیری کی فیم کشمیر کی فیمس ڈش ہوتی ہے جو شادی وغیرہ میں بنتی ہے یا کسی مہمان کو کو دیتے ہیں دسترخان پہ لیکن انشاء اللہ ایک دن ضرور کھائیں گے ہم بھی اگر کشمیر جائیں گے تو
ہاں کیوں نہیں
اس میں بہت محنت لگتی ہے نا وہ ہاتھ سے پیستے ہیں اس کو باریک
ہاں ہاں ہاں
تو وہ زیادہ محنت اس کے لیے کوئی اچھا شیف ہونا چاہیے نا
ہاں اس کے لئے شیف الگ ہوتے ہیں
ہاں میں نے دیکھا ہے بہت اچھے طریقے سے بناتے ہیں وہ
آپ نے کس پہ دیکھا ہے
میں نے یوٹیوب پہ وغیرہ پہ دیکھا ہے جیسے شادیاں وغیرہ ہوتی ہے یا میں نے سنا بھی ہے جیسے بھائی وغیرہ کشمیر جاتے ہیں گھومنے تو وہ بتاتے کہ وہاں کی وہ فیمس ڈش ہے اور وہ اس طرح سے بناتے ہیں اتنی شدت سے بناتے ہیں اتنی خوبصورتی سےیا پھر سرف کرتے دستر خان بیچھاتے ایک ساتھ سب بیٹھتے ہیں پھر اتنے بڑے بڑے مطلب جیسے ہمارے یہاں خوف تے بولتے ہیں نا وہاں پہ اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں وہ ایک انسان کے لیے ایک کافی ہوتا ہے
ہاں ہاں
ایک انسان میں کہوں گی ایک انسان نہیں دو تین انسان اس کو ایزلی کھا لیں گے ہاں اتنا بڑا ہوتا ہے تو اس میں محنت بھی تو اتنی لگتی یہ اب ہمارے یہاں تو کوف تے بناتے ہیں تو قفتو میں اتنے بڑے بڑے کوف تو نہیں بناتے چھوٹے چھوٹے بناتے کہ ہاں ایک انسان دو کوفتے کھا لیتا ہے ایک ٹائم میں اتنے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن جو واازوان میں بنتے ہیں وہ تو اتنی بڑی بڑی بنتے ہیں
وہ بڑے بنتے ہیں بٹ ہم کھا پاتے ہیں وہ دونوں کھا پائیں گے ہم دو تین بھی کھا پاتے ہیں جی
اچھا مطلب آپ دو تین کھا لے تو وہ اتنے بڑے بڑے اچھا مجھے تو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ دو تین جنے کھا لیتے ہوں گے اس کو ایک کو
نہیں نہیں وہ تو چار ڈالتے ہیں چار ایک ایک ایک کے لیے ایک ایک ڈالتے ہیں
اچھا ایک ایک کے لیے ایک ایک ایک سرو ہوتا ہے
ہ ہاں ہاں
چلو یہ اچھا لگتا ہے مجھے کہ سب بیٹھے ہوتے ہیں ایک جگہ اور پھر دسترخوان لگ ہے پہلے پہلے خواتین کھاتی ہیں یا پہلے مرد حضرات کھاتے ہیں
پہلے خواتین کھاتی ہے اس کے بعد مرد کھاتے ہیں جی جی
تو خواتین کو تو بہت ٹائم لگ جاتا ہوگا کھاتے
ہاں ہم م ہاں ان کو بہت ٹائم لگ جاتا ہے
کیونکہ مرد جلدی کھا لیتے ہیں نا اور پھر عورتیں زیادہ تر خواتین کیا کرتی ہیں باتیں کرتی رہتی ہیں کھاتی رہتی ہیں ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں اسی میں ٹائم لگ جاتا ہے
ہاں پچھلے باتیں لاتی ہے آگے والی باتیں
ہاں کسی کی بھی باتیں ہوتی ہے پھر اس میں بزی ہو جاتی ہے
ہاں ہاں
ٹھیک ہے جی چلے انشاء اللہ آئیں گے تو ضرور کھائیں گے ہم اس بار
کیوں نہیں کیوں نہیں
ہاں جی
نکاح کیسے ہوتے ہیں نکاح کیسے ہوتے ہیں وہ ہاں ہاں
ہمارے یہاں دیکھو ایک تو ہوتا ہے سادگی کا نکاح
ہاں وہ تو پتہ ہے مسجد میں ہوتا ہے
ہاں مسجد میں ہو گیا یا جہاں بھی آپ کا من ہے حج ا عمرہ میں کہیں بھی کرا لو جیسےکی جو سنت طریقہ ہے ہمارے نبی کا ویسے کرا لو ٹھیک ہے
ہمم ھمم
لیکن ہمارے یہاں زیادہ تر اب جیسے جیسے ماحول بدلتا جا رہا ہے نا تو لوگوں کو شو
فیشن فیشن بناتے ہیں
ہاں شو کرنے کا زیادہ شوق آ گیا ہے جیسے اب شادی ہوتی ہے بڑی بڑی اور پھر بارات آتی ہے اور پھر بارات والے دن نکاح ہوتا ہے سائن ہوتے ہیں پھر نی بڑی بڑی دعوت ہوتی ہیں ہاں پہلے مہندی لگ نہیں پہلے ہلدی ہوتی ہے ہمارے یہاں شادی سے جیسے اگر لڑکی کا ہوتا ہے تو لڑکی کو کافی دن پہلے بٹھا دیتے نا کہتے کام نہیں کرانا کچھ تو ایک ہفت اے پہلے یا چار دن پہلے اس کا مایو بٹھا دیتے ہیں اس کی ہلدی لگا دیتے باندھ بولتے ہیں ہمارے یہاں بانھ لگا دیتے ہیں پھر وہ ہونے کے بعد ناچ گانا ہوتا ہے ا گل گپے شپے مارتے ہیں سب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے
جی
پھر اس کے بعد ہل مہندی ہوتی ہے شادی سے ایک دن پہلے لگتی ہے تاکہ رنگ بھی چڑھ جائے اور اترے بھی نا اگر پہلے لگوائیں گی تو رنگ اتر جاتا ہے نا
جی جی
پھر اس کے نیکسٹ ڈے ہوتا ہے ہماری شادی اور شادی میں پھر ہمارے رات کو ہی ہوتا ہے فنکشن رات کو بارات آتی ہے پھر برات میں ہی نکاح ہوتا ہے ورنہ سنت طریقہ تو دیکھو یہ ہے کہ سادگی سے نی کا کر لو اور ودائیگی بھی ہو جائے
ہاں ہاں مسجد میں کرنا ہوتا ہے سادی
لیکن آج کل تو اتنے ہلا ہوتا ہے فیش شن بن گیا ہے ساری سننتے سب بھول گئے ہے کوئی سنت ادا نہیں کرتا سب بس جیسے جیسے دوسروں کو دیکھتے ہیں ویسے ویسے خود کرنے لگے ہیں
تو اسے اچھا
ہاں دیکھو ہمارے یہاں دہیج دیتے ہیں نا تو کوئی اگر دہیج میں تین چار ڈنر سیٹ دیتا تو وہ کہیں گے نہیں اس کے تو تین تھے حالانکہ میں تو چار دوں گا تو اتنا ہرس ہو گیا اتنا شو اف ہو گیا آج کل ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے کہ اگر کوئی غریب کرنا چاہے نا بچارا اپنا نکاح لڑکی کا تو وہ سادگی سے کرتے ہوئے بھی ڈرے گا کہ یار یہ لوگوں نے کیا ٹرینڈ بنا دیا ہے میں کیسے کر پاؤں گا لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو آسان کرے آسان والا نکاح بنائے جو طریقہ ہمارے نبی نے بتایا تھا سنت وہی اپنائے تاکہ غریب بھی اس سے جلدی اپنے فرج ادا کر سکے
اس لیے شادی نہیں ہو رہی ہے جلدی
ہاں بالکل بالکل چلے انشاء اللہ آپ کوشش کرنی نکاح سادگی سی ہو میں بھی کوشش کروں گی کہ ہمارے یہاں بھی نکاح سادگی سے ہو چلے انشاء اللہ
جی چلو اللہ حافظ